تا تعوں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بتائیے خیريت سے
جی الحمد للہ اچھی ہیں آپ بتائیے اچھی ہیں
جی الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں
اور کیا کر رہی ہیں آپ
بس کچھ نہیں اب نماز وماز پڑھ کے سونے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں
ماشاء اللہ بہت اچھی چیز ہے نماز تو پڑھنی چاہیے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو ہمارے دین اور آخرت کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ہمیں اللہ کے راستے میں بھی چلنا چاہیے
بےسک بے شک انشاء اللہ اچھا آس بنائے تھے انڈا آلو کی سبزی
ماشاء اللہ جی جی اچھا اور کھا لیا آپ لوگوں نے سب کوئی
جی جی الحمد للہ ہم لوگ کھا کے فارغ ہو گئے اور یہ میرے شوہر سو گئے بیٹی بھی کھا کے پڑھائی کر رہی ہیں
چلیے ماشاء اللہ سونے کی تیاری ہوتی ہو جی میں بھی یہ بیھٹ کی تھی اور ابھی تو فی الحال میں نے کھانا نہیں کھایا ہے اور امی ابو گئے ہیں ساری امی اور بھائی گئے ہیں دعوت میں ابو کھانا کھا لیے ہیں تو وہی ملتا ہے تھوڑا سا گفتگو کر لوں آپ سے
بےشک بے شک تو آپ بہت رات میں کھاتی ہیں کیا
نہیں نہیں آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا وہ مارے تھوڑا سا ادھر ادھر میں رہ مفع تھوڑا سا مصروف تھی تو نہیں کر پائی تھی اب تھوڑا سا فارغ ہوں گی تو پھر کھاؤں گی سوچ رہی تھی آج کچھ منگا کے مطلب کھا لیتی ابھی مطلب کھانا میں بنائی نہیں ہوں لاونگی بھی کھانا
جی جی ریڈی میڈ منگا لیں گی
ہاں سوچی کیونک دعوت تھی نا تو پھر ہم کا سنگل پرسن پھر یہ کیا بناؤں ہاں جی تو وہیں ابھی نہیں ہاں اکیلے کے لیے تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہاں لیکن ہوگے ابھی بنا کھ مطلب میں کچھ تو منگا سوں گی یا کھانی سوں گی نیند ہی نہیں آئے گی
جی جی صحیح ہے
ادھر کا موسم بہت اچھا تھا
ماشاء اللہ آج تو اتنا اچھا تھا کہ شام کو پھر میں نے بہ جیا بنایا سب کے لیے چائے بنا سب لوگوں ہم سب لوگوں جی جی جی
ہمیں بھجیا مگوڑی پکوڑے بہت ا چھے بھی لگتے ہیں اور اچھے بھی لگتے ہیں جب بھی اور اللہ کی رحمت برس یہ تو اور ہی اچھا لگتا ہے
بےشک اس میں تو خوب اچھا کھانےكا من کرتا ہے دال چاول تو سادہ کھانا بلکل اچھا نہیں آتا لگتا ہے یہی یہی یہی کچھ اچھا سا بنا لے قورمہ بنا لے بریانی بنا لے چٹ پٹاسا اور یا پھر تالا ولا کچھ بنا لیں بھجیا منگوڑی بنا لیں جو سب کو پسند ہے گھر پہ ویسے بھی گھر میں جینس لوگ رہتے ہیں شوہر لوگ تو بولتے ہیں کہ کچھ اچھا سا بنا لیجے اب گھر پہ ہیں بارش ہو رہی ہے اتا اچھا موسم ہے
فرما یا آپ نے یہ ہر گھر کے جتنے بھی مطلب مرد رہتے ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ ایسے موسم میں کچھ چٹپٹا ہو جائے کیونکہ ہاں اچھے تا مطلب م تری سے تلی ہوئی چیز اچھی لگتی ہے بارش کے موسم میں اور بیٹھ کے بارش بھی ہوتا رہا اور کھائے بھی تو ماشاء اللہ
سہ بہت اچھا لگتا ہے پھر اس میں کھاتے کھاتے گفتگو ہوتی رہ تی باتیں چل
تی ٹھی گفتگو بھی ہو جاتی ہے تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی ہو جاتی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اور مطلب سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آ ہوتا گھر والے بھی خوش ہوتے اور الله بھی خوش ہوتے کیونکہ ساری فیملی ایک ساتھ بیٹھ کے یہ مطلب ایک ایک لاکھ محبت سے سب بیٹھ جا
سب لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں جی جی ایک دوسرے کے لیے جی جی بلکل ایک دوسرے کے لیے انسان توجہ بھی ہو جاتا تب بات کرنی
بلکل بلکل صحیح بول رہی ہے اور اپنے فیملی والوں کو ٹائم تو دینا ہی چاہیے چاہے انسان جتنا بزی رہے لیکن اپنی فیملی ممبر کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا گفتگو کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان سے بھی کچھ انسان سیکھتا ہے وہ بھی کچھ اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں
پھر جب اپن اپنے بچوں کو سمے نہیں دیں گے ان کو دین کی باتیں نہیں بتائیں گے پردے کا احترام نہیں بتائیں گے تو وہ کیسے جانیں گے جب اپن ب تائیں گے تبھی تو ہو جانیں گے ہے نا تو ان کے لیے ان ان کے لیے اپن کو تو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی بچوں کو بتانا کیونکہ بچے تو ابھی چھوٹے ہیں جب اپن ان کو ا چھا برا بتائیں گے باہر جانے کا طریقہ بتا ائیں گے اپنے نبی کی سنت پہ چلنے کا طریقہ بتائیں گے جس سے پردہ میں جب جائیں گی تو وہ بھی سیف رہیں گی سو غیر مردوں کی نظر سے بھی بچیں گی ہے نا تو اپن اپنے بچوں کو ب اپنے بچوں کو اپن ہدایت دیں گے دیکھیے اس سے ہماری اگر ہم پردے میں ہیں تو جیسے کھلی چیز بالکل ا غلط نظر پڑتی ہے ایسے عورت
بالکل صحیح نہیں آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیونکہ ہم اپنے گھر کے ب بچوں کو تعلیم دین مطلب دین کی اور تعلیم تو بالکل ہی بہت دینی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی ضروری ہے کیونکہ ہم دنیا میں س جی
دنیا میں تو ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں لیکن آخیرت بھی بنانا
بالکل دنیا میں ہمیں یہی بس رہنا ہے لیکن آخرت میں ہم کو تا عمر رہنا ہے کیوںکہ وہاں مجھے بیشک کیوںکہ وہاں مجھے اللہ کی مطلب اللہ کی مطلب اس میں نقش قدم میں چلیں گے تو ہمارے سے یہاں سے اچھا مجھے تو وہاں کا اپنی تیاری
ہاں جی ب بے شک وہاں کی زندگی زیادہ لمبی یہاں کی تو تھوڑی تھوڑا سا ہے کچھ بھی نہیں وہاں کے لیے بہت تو اپن کو دین کے معاملے میں اور بچوں کی دین کی تربیت دینا چاہیے نا گھر کے بڑے چھوٹوں کی صفقت کرنی چاہیے ان کو احترام بتانا چاہیے نا اور نماز تو اپنی دیکھو فرض ہے تو اپن نماز بھی ادا کرتے ہیں وہ تو اپنے اب ہر مومن کے لیے ہر مسلمان کے لیے فرض ہے نا تو اپن کو یہ بھی کرنا ہے جب اپن یہ کریں گے اپنی نماز درست رہے گی تو ان شاء اللہ اپن کا سب کچھ اچھ
ہاں جی اپنی نماز درست رہے گی تو بے شک آپ نے صحیح فرمایا ہمارے آ نے مطلب جو بھی ہم کام کریں گے ہمارے وہ ساری چیزیں درست رہیں گی ہم سے ہم سے کوئی گنا نہیں ہو کیونکہ نماز پڑھنے میں ہم جب ایسے کچھ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے دماغ میں بہت سارے وسوسے چلتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کو کرنے سے ایسا ہوگا مجھے وہ کام نہیں کرنا جس سے مطلب مجھے گناہ ہی بڑھے اور ہم میں بھی جانتی ہوں کہ اللہ بھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہوں گے
بے شک دیکھو اپن کچھ چیزیں اپن کسی سے سئر نہیں کر سکتے لیکن اپنے اللہ
بالکل بے سک اللہ سے ساری باتیں شیئر کر سکتے کیونکہ وہی سننے والا وہی دینے والا ہے جاننے والا کیونکہ ہم اگر رہیں گے بیشک اگر ہم اگر سوچیں کہ ہم دوسروں سے اپنی مطلب کچھ تکلیف یا کچھ اور بتا دیں تو لوگ کچھ نہ کہیں گے بس ہمارا مذاق ہی بنائیں گے لیکن آپ اپنے اللہ سے بتائیں گے تو اللہ میری سنیں گے اس بات کو غور سے اور میرا وہ پورا بھی کریں گے
بے شک میرے اللہ سنیں گے نا تو اپن اللہ پہ یقین رکھ کے اسی چیز کو
ضرور
اس ضرور
بے شک وہ لیٹ وہ بے شک بےسک بہتر سے بہترین کرنے والے میرے اللہ ہیں
بے شک وہی تو اسی لیے انسان کہتا ہے اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیے بچوں کو دین کی باتیں بتائیے تھوڑا سا بیٹھ کے بیان کر لیجے اپن اپن جب بیان کرتے ہیں تو دیکھو بیان کرنے میں فرشت تو نازل ہو جاتے ہیں آسمان سے لے کے زمین تک پر فشتوں کا سلسلہ چالو ہو جاتا ہے نا تو اپن جہاں پہ مجلس ہو تی ہے جہاں پہ یہ سب ہوتی ہے تو اپن بیٹھتے ہیں تو دیکھو اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو اس لیے اپن
خوش ہوتے ہیں اس گھر کا ایکدم روشن جیسے چمکتا ہے وہ جب تعلیم جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے دین کی بات ہوتی ہے تو وہ گھر ہی اچھا رہتا ہے اس گھر میں سکنیت رہتی تی ہے اور مطلب گھرا مطلب گھر بھرا رہتا ہے اللہ کی رحمت رہتی ہے اس گھر میں اس لیے ہمیں تعلیم دین اپنے گھر میں کرنا چاہیے اور اگر ہمارے ہمارے اندر ذرا سی بھی تکلیف ہے تو اللہ ہمیں صبر کرنے کی توقیق دیتے ہیں اور میرے اللہ کو صبر کا اور اللہ کو میرے صبر بہت پسند ہے اس لیے ہم سب سب مومن کو چاہیے کہ شکر بھی کرے اللہ شبر مل صبر بھی کرے جو چیز ہمارے نبی کو پسند ہیں وہ ہم لوگوں کو بھی پسند ہے بہت
ان پہ چلنا چاہیے ہاں نبی کی سنت پہ چلنا چاہیے اس میں اپن کے فائدے بھی ہیں بالکل اپنے فائدے اسی میں ہیں ہے نا اپن جیسے اچھے راستے پے چلیں گے تو اپن گل برائیوں سے بچیں گے ہے نا
بے شک ہم بے شک اگر ہم نے کام کرے رہیں گے اچھے امال میرے ساتھ رہیں گے اور میری تعلیم اچھی رہے گی تو ہمیں اللہ اس غلط راستے میں چلنے کی توفیق ہی نہیں دیں گے کیونکہ مطلب ہمارے اندر خود وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے نا کہ اگر ہم غلط راستے میں چلنے تو ہمارے اندر کا من میرا دماغ میرا دل اس چیز کام کرنے کا گوارہ نہیں دے گا کہ نہیں مجھے اس جگہ پہ جانا ہی نہیں ہے جس جگہ پہ غلط کام ہوتا ہو
بے شک بولیں صحیح بولیں ہے
یہ تو ہمیں اللہ کے راستے میں چلنا چاہیے ہمارے نبی کہ مطلب بات سننا چاہیے اپنے گھر پہ تعلیموں تعلیم کرنا چاہیے اور اپنے گھر کے چھوٹے بڑے بچوں کو ہر ایک چیز چھوٹی چھوٹی چیز چیزیں س ھانی چاہیے کہ کیونک آنے والے جو اپنے بچوں کو سکھائیں گے پھر وہ آنے والی نسلیں بھی وہی
بے شک بے شک بے شک اپنے بچ بچوں کو سونے کا طریقہ پانی پینے کا سلیقہ ہے نا سر ڈھک کے پینا ہے بیٹھ کے پینا ہے یہ سب طریقے بتانا اپنے بچوں کو ہے نا تو اپنے بچوں کو ب بتائیں گے تو اپن کا بھی فائدہ ہے دیکھو
بےشک ہم بھی اس سے ہمیں اللہ تعالی اس میں اللہ ہم کو بھی اس میں ثباب دے رہا ہے کیونکہ ہم اپنے بچوں کو طریقہ سکھا رہے ہیں تو ایک حساب سے دو دو ثواب ہو گئے میں اپنے بچے کو بھی سکھا نہیں میرے ساتھ میرے بچے بھی سیکھ رہے ہیں اور مجھے جو ثباب مل رہا ہے اپنے بچوں کو سکھانے کا وہ ثباب بھی مطلب اس سے خوش رہتے ہیں کیوکے اللہ ہماری ایک چھوٹی چھوٹی نیکیا ہی ہمارے کام آ تی ہیں پتا نہیں ہماری کون سی نہیں کیا میرے اللہ کو پسند آ جائے تو میری ساری ہر ایک چیز ایک ہماری ساری چیز اللہ تعالی وہ کر دیں پوری کر دیں اس لیے اللہ ان انسان کو گناہوں کو راستہ سے بچنے کی کی توفیق دے ہمیں ہار چھوٹی چھوٹی نیکی میں اللہ تعالی شفا دے مطلب اس چیز کو کرنے کی
بہت ساری چھوٹی چھوٹی نکییوں میں بھی اللہ بہت
ہاں اللہ بہت بہت شفا دیتے ہیں اور اور سب سے بڑی بات تو اللہ صبر کرنے کی توفیق دے کیونکہ اللہ کو صبر بہت زیادہ پسند ہے صبر سے یا اللہ صبر سے بے بیچ اس کا رزق صبر سے بہت بڑی بڑی چیز اللہ تعالی حاصل وہ کر دیکھو مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور جو چیز ہم سوچتے بھی نہیں اللہ تعالی وہ بھی پوری کر دیتے ہیں ہماری مطلب جو ہماری دماغ میں کیا چل رہا ہے اور جو میرے دماغ میں نہیں ہے وہ بھی ہمارے اللہ پورا کرتے ہے اس چیز کو جو کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ اس کے چیز سے مجھے ایسا ہوگا اللہ کی بات کرنے سے اپن کو دل کو بھی اللہ کی بات کرنے سے من بھی سکون رہتا ہے دل بھی سکون رہتا ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے کہ اللہ کی بات ہو رہی ہے چلیے مجھے بات آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا لگا ان شاء اللہ میں آپ کی بات کو آگے تک پہنچاوں گی
بے شک بے شک انشاء اللہ دعا میں یاد رکھیے گا السلام علیکم
بیشک وعلیکم السلام